ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بس میں تو ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو کہاں گھوم آئی تو آپ کا اسٹیٹس دیکھا
ارے باجی یہی تھا کہ بچوں کی جب چھٹیاں ہوئی تھیں تو تھوڑا سا گھر میں بھی آپ تو جانتی ہیں ہی کہ گھر میں رہو تو ایک جگہ رہتے رہتے من بھی آ ایا نہیں کرتا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو کہیں چلتے ہیں تو ایسے تھوڑا گرمی بھی زیادہ تھی تو تھوڑا کہ نینتال گئے تھے باجی
ہاں ہاں میں تو کہہ رہی تھی میں نے کہ لو بازی تو کہیں گھوم آئی ہے فوٹو فوٹو ڈال رکھے ہیں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت فوٹو آرکھی ہے آپ کے
شکریہ باجی آپ کو اچھے لگے پر کیا کہتے ہیں یہی تھا کہ میں تو میں باجی گھر گھر میں رہتا رہتے پریشان ہو جاتے ہے تو میں نے تو اپنے شوہر سے کہا کہ پورا سال گھر میں ہی کہیں رہتے ہیں گرمیاں اتنی ہو رہی ہیں تو چلو پھر بچے بھی ضد کرنے لگے تو پھر میرے شوہر کا بھی من ہوا تو پھر نینی تال گئے تھے باجی
ہائی ہائی یہ تو آپ نے صحی کیا دیکھو وہ تو زیادہ یہ کتنی خوبصورت ہے بازی ہے بچوں کا دل بھی بہل گ
دل بہل گیا یہ سمجھو ماشاء اللہ اتنی خوبصورت جگہ تھی باجی آپ بھی جانا اور سب سے اچھی
بہن میں نے تو تمہارے فوٹو دیکھے نا تب سے میں تو کہہ رہی تھی لو بازی تو بھیا اپنی اچھی والی چھٹیاں کاٹ آئی ایک بار بھی انفارم نہیں کیا میں تو آپ کے ساتھ بھی چلی چلتی بازی
باضی اس بات کے لیے معافی چاہوں گی تھوڑا یہ تھا نا کہ جلدی جلدی ایسے میں اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی تو پھر ایک پہلے تو انہوں نے منا کر دیا پھر جب بچے بھی ضد کرنے لگے تو ایک ساتھ تو بولے چلو چلتے فری تھا ٹرین سے گئے تھے چلو چلتے ہے باجی تو تتکال میں ٹکٹ کرا لی
ہاں یہ تو اچھا پبلک ٹرانسپورٹ سے گئے تھے اب میں ایک بات بتا آو بازی آپ مجھے یہ پبلک ٹرانسپورٹ یہ ہے یا یہ مطلب پرائیویٹ کون سا بیٹر ہے
اگر آپ پریوار کے ویسے کہیں جا رہے ہو نا پریوار کے حساب سے سب چیز جا رہے ہو اپنے حساب سے سے اور بجٹ اپنا ہے صحیح تو تو اپنا پرائیویٹ ہی صحیح رہتا ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں اپنی مرضی ہے کہیں چلے جاؤ کہیں رک جاؤ کیسے کر لو جب من کرے آجاؤ تب من کرے چل دو ہاں آو اب آپ یہ تھا اب بازی تھوڑی یہ تھی ہماری گاڑی خراب ہو رہی تھی ہم نے سوچا چلو چھوڑو اس میں اتنے پیسے لگیں گے پھر وہاں جاینگے گے وہاں بھی خرچہ دے وہ ہی جاتا ہے پیٹرول کا سب چیز کا
نہ نہ یہ تو صحیح کہا بازی آپ نے
ہاں تو باجی ہم نے تو میں تو ٹرین سے گئی تھی وہاں سے کیب کر لی تھی لیکن یہ تھا سفر انشاللہ بڑا ہی اچھا رہا ٹرین کا ابھی
ہاں ہاں نہ نا یہ تو صحیح کیا بازی میں آپ کو بتاؤں گی ہم گئے ہوئے تھے میں میری امی کو لے کے گئی ہوئی تھی اب میں وہاں کیا ہے میں پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی چلی گئی تھی میں نے کہا چلو دیکھ پبلک سے ہی جا رہے ہیں تو میں چلی ہو گئی بازی لیکن اس کے بعد جو میری دوردرشا ہوئی ہے میں نا آپ کو بتا سکتی
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو باجی ویسے ڈر تو رہتا ہے آپ کو سچ بتائیے ہم تو ٹرین سے گئے تھے باجی لیکن سچ میں رات میں نیند بھی نہیں آئی چوروں کا اور اس کا اتنا ڈر رہ کہیں کوئی کچھ اٹھا کے نہ لے جائے کہیں کوئی کچھ کرنادے سوتے رہ جائیں اسٹیشن نہ نکل جائے اس چیز کا بڑا ہی ڈر رہتا ہے باجی میں تو اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی ٹھیک ہے اس بار ٹرین سے لے اے اگلی بار تو اپنی گاڑی صحیح ہوگی میں تو
ہاں سب سے بڑی بات ہے باجی وہ جو ہمیں یہ رکشے والے کھاتے ہیں نا ان کا نہیں پوچھو تم انہوں نے کیا کیا یہ رکشے یہ رکشے والے کیا کرتے ہیں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تھوڑی سی دوری کے ہم نے یہ رکشا کیا اب ہمیں دیکھو ہم کہیں باہر جا رہے ہیں ہمیں نہ پتا نا وہاں کے کیا ریٹ ہے کیا نہ ہے
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو باجی
میں نے ان کو کہا بھیا چلو گے تو بولا ہاں ہاں چلیں گے وہ چلا تو گیا بازی اب اس نے کیا ہے کہ وہاں سے تھوڑی دور جانے کے لیے ہم سے سات سو روپئے بولا میں اتے چارج کروں گا میں نے کہا ان شاء اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی جان اتنے پیسے لگتے ہیں کیا اتنے میں تو وہاں سے یہاں تک آ گئے تو بولا کہ کیا کہتے ہیں اتے ہی لگتے ہیں وہ تو وہاں پہ ایک با عمر دراز مہیلا بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو ان کو دکھ گیا کہ یہ باہر سے آئے ہیں کہیں سے تو میں نے کہا ہم نا لوکل سے نہئے تو انہوں نے کہا میں سمجھ رہی ہوں جبھی تو یہ تم سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے تو اما نے کہا بتا میں بتاؤں گی تجھے اتنی دور کے اتنے پیسے لگتے ہیں تو وہ چپ ہو گیا باجی چپ ہو گیا پھر سوچو آپ کہاں تو سات سو روپئے اور کہاں باجی ستر روپئے
بتاؤ حد ہوگئی یہ بات ہے باجی اللہ کے بندے یہ نہیں ڈرتے بالکل بھی کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں بال تھوڑا بہت بھی رحم نہیں کرتے یہ لوگ کسی پہ
یہی تو میں نے کہا بتاؤ بھیا ہیں ہم لوگ تم یہ کیا چیزیں کم سے کم تمہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے
جی یہ تو ہے یہ بسنا چلتا بازی ہے ان لوگوں کو بس چلے نا تو آدمی کو بالکل جینے ہی نہ دے ای بات ابھی کچھ ہم یہ تھا کہ ہم نا یہاں سے گئے تھے ابھی کچھ ٹائم پہلے میں اپنے گھر گئ تھی تو میرے بھائی بھائی جان ہے پہلے تو وہ وہی رہتے تھے اور بار رہنے لگے تو میں نے کہا کہ بھائی جان سے مل کر آنا پہلی بار گئی تھی باجی یہاں سے چلے گئے رستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھوڑی دور تھی تو ہم نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں میرے شوہر بولے کہ ایک کام کرتے آٹو کر لیتے ہیں گاڑی کو یہیں گیرج پہ چھوڑ دیتے ہیں آٹو آٹو والے نے کہا باجی دس منٹ کا سفر تھا پانچ سو روپے لے لیے اس نے مجبوری تھی کہ مجبوری ہماری تھی ہمیں جانکاری تھی ہے نہیں اور ہم نے کہا کہ وہاں جانا ہے کہ ٹھیک ہے پانچ سو روپے لگیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے باجی گھوما پرا کے ایسے لے گیا ایسے لے گیا کہ پانچ کے سفر کو بھی اتنا دور کر دیا جتنا جانے کتنا دور ہے
یہی تو بازی ان لوگوں نے اتنی حد کر رکھی ہے ان کے لیے نا اسٹینڈ نہیں لیا جا رہا
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو پھر میں نے بھائی جان دے کہا تو بھائی جان کہہ رہے جھٹ کیوں بول رہی ہے پانچ سو روپئے پچاس روپے میں آجاتی میں نے کہا نا بھائی جان جھوٹ نہیں بول رہی قسم سے میں نے تو پانچ سو روپئے دیے ہیں تو کہہ رہا تیرا پاغل بنا گیا وہ
ہ یہی تو ہے بازی دیکھو ہم لوگ نا کہ ہم سوچتے ہیں چلو کوئی بات نہیں دیکھو ہمیں جانا ہے تو یہ لوگ ہمارا فائدہ اٹھا
یہ تو بات آپ صحیح کہ بازی یہ تو بات آپ صححیح کہہ رہی ہو جہاں یہ مجبوری دیکھتے ہیں نا وہاں تو وہ منہ پھاڑ پیسے مانگتے ہیں بالکل بھی شرم نہیں کرتے اللہ سے بالکل انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے بندے ہیں کہ ویسا پوچھو مت
صحثی کہہ رہی ہو باجی میں تو سچی میں بڑا پچھتائی میں نے کہا میری امی تو اب دیکھو ہم لوگ تو چپ ہو جاتے میری امی نے کہا بتاؤ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو تو میں نے کہا میں ہمارا ملک نہ ہے چپ ہو جاؤ پتانا دیکھو کیا کہنے لگ جائیں یہ لوگ
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو یہی تو بات ہو رہی ہے بات جی انجانی جگہ انجانی جگہ ہوتی ہے انجانے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کیا ہے کہ تھوڑی بہت اس میں جا رہے ہیں پتا بھی تو نہیں چلتا کون کہاں کیسے کہاں چھوڑ دے
وہی تو اب سب سے بڑی بات آپا دیکھو وہاں ہم گئے نہ تو ہمارا اتنا کھانے کا خرچہ ہوا باجی ہے ہم نے روم لیا نہ ہمارا اس کا اتنا خرچہ ہوا لیکن ہمارا سب سے زیادہ خرچہ ہوا یہ رکشوں کے دوارا جو ہم نے وہاں سے ادھراو د ھر گئے میں تو تو کہا بتاؤ یہ رکشے والے تو بالکل شرم نہیں کر رہے
ای والے اپپا جی ایک چیز اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر ہمیں تو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ کتنی دور ہے اور تھوڑی تھوڑی دور کے لیے بھی اتنے اتنے پیسے لے لیتے ہیں پچھلی پچھلیے سال کی بات ہے میں اپنی امی کے ساتھ میں میری امی میری خالہ باجی تھی سب لوگ گئے تھے ج گھومنے کے لیے جموں بہت ہی اچھی جگہ ہے باجی آپ یہاں ہو سکتے بہت ہی ماشاء اللہ اتنا اچھا اتنا اچھا وہاں کا سب ماحول ہے
خوب ش اس کا سرگ ہے وہ تو خوبصورتی کا سورگ ہے
ہاں اور با جی ہی ہم ہم نے وہاں کال کہ ہمیں یہاں درشن مطلب یہاں آ گھما دو سب جگہ تو بس وہاں پہ مطلب گئی تھی پرائیویٹ بس لگی ہوئی تھی
ہاں
باجی گیارہ سو روپے سواری لے رہا تھا
بتاؤ
اور اس نے دو سے تین جگہ گھما کے اور کہہ دیا کہ ہو گیا آپ کا ٹارگیٹ کمپلیٹ اتنا ہی تھا ہمیں تو اتنا ہی وہ گھماتے سچ میں باجی اتنا دماغ خراب ہوا اور میری امی نے تو وہیں سے سنانا شروع کیا جو ہم نے روم لیے کے روم پے آ کے کے اتنا سنایا باجی اس میں ہی تھی جو بھی تھی میرے میں نہیں کہا تھا کر لو میری با میری باجی یہ تھی امی تھی امی نے سنا سنا کے مجھے رو دیا وہاں پہ
اب دیکھو میں بتاؤں اس میں امیوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے بھائی انہوں نے ایک پیسہ جوڑا ہوتا ہے آپا اب ہم تم کیا ہے دیکھو کمانے لگ گئے ہیں نا تو پیسے کو اتنی وہ نہیں رہے گی گئی ہے ان لوگ ان لوگوں کو تو ایک ایک پیسے کی قیمت کا ہو
یہ تو صحیح کہہ رہے ہو باجی درد تو خیر ہوا تھا دیکھو گیارہ سو روپے پر سواری کے حساب سے لیے تھے پانچ ممبر تھے ہم ساڑھے پانچ ہزار روپے اور تین جگہ گھما کے اور اور پھر جہاں بھی گھومنے جاتے وہاں ٹکٹ کے پیسے الگ دیے پانچ پانچ سو روپے وہاں خراب ہو گئے
دیکھو ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں ہے کہ مطلب باہر سے جا رہے ہیں باہر ملک کا انسان ہے
کسی کے پاس کتنا ہے نہیں ہے اور وہ اور باجی وہاں پہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا تھا کہ میرا پرس تھا اس میں تین ہزار روپئے تھے میرے وہ بھی چوری ہو گئے سچ میں اتنا دماغ خراب ہوا اتنا دماغ خراب ہوا کہ بہت زیادہ دوسری جگہ بس کسی نے کچھ کہ بھی نہیں سکتے ویسے تو ماشاء اللہ جموں بہت اچھی جگہ ہے گھومنے جاؤ تو بہت ہی اچھا لیکن باجی مجھ
جاؤں گی آپ نے مجھے بتایا میں نے اور ویسے بھی سنا ہے اس کے بارے میں ہے نا تو میرا تو ویسے بھی دل جہان ذہن کر رہا ہے کہ میں ادھر ضرور جاؤں گی
سچ میں باجی اتنا اچھا اچھا لگتا ہے بس ایک چیز ہے چوروں سے ساؤدھانی رہی ہو پتا نہیں چل تا باجی کب کہاں سے کیسے چیز اٹھا کے لے جائے اور سبھی ایک جیسے لگتے وہاں پہچان بھی نہیں ہوتی
یہ تو آپا آپ نے صحیح کہا چلو میں آپ کو آپا بعد میں کال کر کروں گی ٹھیک ہے بس آمین